ہیلو
کیسے ہو
کیا
میں بھی ٹھیک ہوں اور کہیں گھومنے وغیرہ نہیں گئے
نہیں آپ
اچھا ہاں میں میں بھی نہیں گئی
کیوں
اور آج کھانا بنانے میں مطلب آپ کیا بنا رہے ہو
ہمارے یہاں تو بریانی بن رہی ہے
ویج بریانی
ہاں کیونکہ کل ہمارے یہاں نا پوجا ہے
اچھا تو کیسے بناتا ہو ویج بریانی
ہمارے گھر میں جیسے مہمان آئے ہیں تو زیادہ کر کے بنانا پڑے گا تو میں میں بنا رہی ہوں پورے جو باسمتی چاول ہوتے ہیں نا جو لمبے لمبے انڈیا گیٹ چال ہوتے ہیں اس میں بنا رہی ہوں تو میں سب کے اکارڈنگ ایک کلو پورا دے رہی ہوں وہ چاول اور ویج کے حساب سے اب میں تو آلو بہت پسند کرتی ہوں تو میں نے تو پہلے ہی بولا کہ میں آلو کھانے والی ہوں تو میں آلو دے کے بناؤں گی آپ اس میں
ھم ھم
کر سکتے جیسے سبزیاں ہوتی ہیں نا جیسے پھول گوبی ہو گئی گاجر ہو گئے ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ویج بریانی ہے تو میں نے آلو کو پہلے اچھے سے میں نے پہلے بڑے بڑے چار آلو لیے ہیں پھر ان کو اچھے سے دھو لیے اس کے بعد چھیلنی اس کے بعد اس کو بڑے بڑے کٹ میں مطلب دو پیس میں اسے کاٹ لیے ان آلووں کو کاٹ کے میں نے سائڈ میں رکھ دیا اور سبزی کو بھی کاٹ کے اچھے سے دھو کے انہیں بھی سائڈ میں رکھ دی ہیں اور چاول کو نا کوئی اچھے سے ایک برتن لے کے اس میں بھیگنے کے لیے رکھ دیے آدہ گھنٹا
ہاں اس کو جی جی جی
اس کے بعد میں نے ایک کڑھائی لی اس میں نے جو دھوئے ہوئے سبزیاں تھی نا اسے ایک ایک کر کے بونج کے سائڈ کرنے لگی اس کے بعد میں نے مسالے کے لیے مسالے میں دیے ہیں بریانی مسالہ
ہاں ہاں
وہ ایک دم دینا ہی ہے آپ کو وہ مس ست اور آپ جیسے اور بھی مسالے دے سکتے جیسے کھڑا مسالہ ہمیں ضرورت پڑے گی بریانی کے لیے کھڑا مسالے میں میں نے یوز کیا ہے الائچی دال چینی لونگ دو بڑے لونگ دارچینی ایک پیس اور جیسے اور بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو میں نے اور بھی یوز کی ہیں پسند نہیں ہے استعمال کیا ہے اور ٹیٹ بھی مطلب جتنے دیا گا اتنا ٹیسٹ بڑے گا
اچھا
تو ان انگریڈینٹس کو میں نے الگ کر کے رکھا ہے اور پھر میں نے گیس میں ایک بڑی برتن لی ہے جس میں آپ کو چاول کو بنانا ہے تو آپ جیسے میں نے ایک کلو چاول لیے ہیں تو میں نے اس کے لیے بڑا سا برتن لیا ہے بڑے سے برتن میں میں نے پانی کو اگلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اس پانی میں میں نے ان جو کڑا مسلا ہوتا ہے نا انچ سب اس پانی کو وبال کے لیے چھوڑ دیا ہے ہاں دال چینی جیرا لگ اللاائچی اور تیج پتہ ہاں نہیں پودینہ نہیں ڈالتی
اچھا پودینہ پودینہ بھی ڈالا کرو اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ اور اچھا ہوتا ہے اور جیسے مطلب ہاں پیاز پیاز جو مطلب براؤن کر کے رکھتے ہیں نا اس کو بھی اگر ڈال دو گے تو
نہیں ہے ابھی وہ ہوا نہیں ہے وہ سب میں دوں گی وہی میں دوں گی پہلے اب ہمیں چاول پکانے ہے نا چاول میں آپ کو یہ سب لگیں گے جیسے آپ چاول پکائیں گے نا
ٹالتے ہیں ہم لوگ
ہاں چاول میں آپ کو لگیں گی یہ سب انگریڈینٹس پہلے پانی میں آپ اسے دے دیجئے جیسے کھڑا مسالے میں آپ یوز کی ہے تیج پتہ دو بڑے لونگ دو الائچی
جی ہوں
چھوٹی یا پھر بڑی جو بھی ہو دالچینی ایک پیس اور لونگ دو پیس اور جیرا جو جیرا ہوتی ہے نہ گھر میں
ہوں ہوں
وہ جیرا آپ یوز کر سکتے ہیں گوٹا جیرا ٹھیک ہے پسا ہوا نہیں آپ پانی میں دے دیجئے اور پھر پانی کو ابلنے کے لیے چھوڑ دیجۓ پندرہ منٹ تک اس کے بعد آپ کو چاول کو دھو کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ادھر ہم اپنے مصالحے کے لیے یوز کریں گی جیسے آپ مکسر میں اگر بانٹنا چاہتی ہیں تو مکسر کے لیے آپ جو جو بھی مصالحے آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں جیسے کہ بریانی مصالحے تو میں نے بولا مسٹ ہے اس کو ہم سائڈ میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ پیاز، ہری ہری مرچ چھ یا فر لال مرچ جو بھی آپ کو پسند ہے یا پھر دونوں یوز کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں میں تو دونوں یوز کرتی ہوں لال مرچ تھوڑا کم دیتی ہوں ہری مرچ زیادہ دیتی ہوں
ہاں ہری مرچ ویسے زیادہ یوز کرنی چاہیے مطلب لال مرچ
صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں ہاں اسی لیے اور فر آپ اس مصا لحے میں ایڈ کیجیے پیاز باریک کٹی ہوئی ٹماٹر، ہری مرچ ا سواد کے اکارڈنگ جیسے آپ کو پسند ہو تو لال مرچ دے سکتی ہیں ایک یا دو چھوٹی ہو سکتی ہے چلیں گی اس کے بعد آپ اس میں آدا لہسن ایڈ کیجیے اور پھر اسے اچھے سے مطلب ایک دم مکس کر لیجیے مکسر میں اسے مکسر گرائنڈر میں کو جار کر لیجیے ٹھیک ہے وہ ریڈی ہے مصا لحہ اس کے بعداب کڑھائی لیجیے جس میں میں نے بولا نہ کہ آپ پہلے آلو کو اچھے سے گونج لیجیے اس کے بعد سبجی کو بونج لیجے سبزیوں کو بونجنا ہو جائے گا اس کو بس اب آپ نکال دیجیے
اچھا، جی
اس میں اور تھوڑے تیلے تیل ایڈ کیجیے اور اس میں جیرا دیجے فورن میں جیرا فورن دیجیے اور جیرا فورگ دیک کہ آپ اس میں باریک کٹی ہوئی پیاج ایڈ کیجئے پیاج جب براؤن ہونے لگے تھوڑا تھوڑا اس میں آپ آلو ایڈ کر دیجئے آلو اور ساری سب جی ایڈ کر کے اسے اچھے سے بونجنے لگئے اس میں ہلدی دے کے بھونجنا جیسے کلر اور بھی اچھا آ ۓ ہلدی ا نمک ڈال کر بھو جتے رہئے اسے ڈھکنا مت جیسے وہ براؤن ہوتے رہے پھر جب وہ تو مصا لحے میں اچھے سے اس کو مکس کر کے اب اس کی سبجی تیار کر لیجیے پانی دے کے اس کو ڈھک دیجیے دس پندرہ منٹ وہ سبز پک جائے گی اس کے بعد اسے اتار لیجئے آپ کی سبجی ریڈی ہے آپ چاول ہونے تک ویٹ کیجئے اس کے بعد جب چاول ہو جائے زیادہ نہیں پکانا ہے
مطلب نائنٹی پرسینٹ پکانا ہے نہ
پرسنٹ پکالے بھی ہوتا ہے کیونکہ تیس پرسینٹ جب آپ اس میں دم دیجیے گا نہ تبھی پک جاتے ہیں
اچھا اچھا جی جیسے ہم لوگ بھی ڈال تے نہ تو نائنٹی پرسینٹ مطلب کہ رہ
ہاں
اور فر اس کے بعد مطلب اس میں یہ ڈالتے اس کے بعد ہو جاتا ہے اسی میں د م
ہاں
جی
چاول پک رہے ہیں تب تک آپ اپنے سیلیڈ کے لیے جیسے آپ اس کے ساتھ جو بھی سرف کرنا چاہتے ہیں جسےرک کاری تو ریڈی ہے آپ اس میں ایڈ کرنا جو بھی چاہتی ہیں جیسے کہ آپ اس میں گاجر ایڈ کر سکتی ہیں اور میں نے آپ نے جیسے بولا نا آپ نے مجھے اپ نے وہ جو پیاز کو پھونج کے اس کے بعد جو لیئر دیتے ہیں اسے آپ ریڈی کر لیجیے اچھے سے براؤن کر کے اس میں آپ نمک دے کے براؤن کرنا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جلدی ہو بھی جاتا ہے
جی جی اور جیسے اس میں آپ مطلب یہ نہ ڈال تو ٹماٹر نہیں ڈالتے ہو ٹماٹر دھنیا پتا ہری ہری مرچ یہ سب اکھا نہیں ڈالتا
میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو لیئر دیتے ہیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا آپ کو کا من مطلب آپ کو اگر کھانے میں وہ پسند ہے تو ڈالیے ورنہ آپ اسے سائڈ میں بھی کر سکتے جیسے آپ کو نہیں پسند ہے تو تو آپ اسے اچھے سے کٹ کر لیجیے اور براؤن کر کے پیاز کو بھون لیجیے دو بڑے پیاز لینے سے آپ کلر کے لیے پیاز ریڈی ہو جائیں گے دو بڑے پیاز میں آپ لیر کے لیے سارے کر سکتے ہیں اس کے بعد چاول نائنٹی پرسینٹ یا پھر ایٹی پرسینٹ کے لیے ہونے دیجیے اس اور سے اتار کے ایک بڑے سے گھول میں جیسے کوئی جھوڑی وغیرہ کچھ ہوگی اس میں آپ چاول کو ڈال دیجیے جیسے اس میں پانی نہ رہے پانی کو اچھی اچھی طر حہ سکھا لیجیے اس کے بعد اب جیس میں دم دینا چاہتی ہے ایسا ایک برتن لیجیے آپ اگر چولہے میں کرنا چاہتی ہے تو میں بولوں گی دم دینے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے چولہے میں پانی چپائیے پہلے کوئی بھی بڑے زار میں جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی بولتے نا بڑا برتن ویسا اگر ہوا تو وہ پہلے چپائیے جب وہ اپلنے لگے اس کے اوپر آپ جسے دم دینا چاہتے ہے نہ اس لیر کو ریڈی کیجیے جیس سے پہلے آپ اس برتن کو اچھے سے پوچھ لیجے پہنچنے کے بعد جو سبزی ہم نے ریڈی کی تھی نا اسے اچھے سے ڈال لیجیے پھرے سے چاروں طرف پھیلا لیجے اسے چاروں طرف پھیلانے کے بعد آپ جو لیئر دینے کے لیے پیاز رکھے ہیں اسے بھی ساتھ میں رکھیے وہاں پہ اس کے بعد آپ ایک لیئر کے لیے پہلے چاول دیجیے اچھے سے اس کے بعد اس کے اوپر لئر دیجیے جولیئر ہم نے ریڈی کیا ہے جیسے آپ کو جو بھی پسند ہے گاجر پھر ٹماٹر اور جو بھی آپ کو دینے کے لیے ہوتا ہے ہاں آپ جتنا بھی دینا چاہتی ہیں وہ سب دے سکتی ہیں
ن جی
پھر اس کے بعد آپ ایک لیئر پہ اس میں سمج دیجیے پھر سے آپ جو بھی اب مطلب سبزی تھوڑا سا بتا بچا بھی سکتی ہیں یا پھر آپ ایک بار میں سبزی مطلب نیچے کر سکتی ہے جو بھی آپ کو ٹیسٹ پسند ہو کے بعد وہ لیر دینے کے بعد پھر سے ایک بار چاول دیجیے چاول دینے کے بعد پھر سے لئر دینے کے لیے آپ جو میں نے بولا تھا نا آپ کو کہ پیاز اچھے سے بھون کے رکھیے اس پیاز کو دے دیجیے اس پیاز ٹماٹر پھر سے لیئر دیجیے اور آپ کو تین چار چیزیں جو امپورٹنٹ ہے اور اس میں کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے ان کو فالو کرنا ہے جیسے کہ آپ کو گھی دینا ہے آپ کے پاس گھی ہوںگی تو آپ ڈبو ہوگا آپ کے گھر میں اپ اسے میں پہلے گھی کو ڈالیے گھی کو ڈال کے گرم کر لیجیے اور گھی کو گرم کر کے اس کے اوپر دے دیجے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ کھانے ٹائم بھی جیسے سے آپ بولیے گا کہ بہت لوگوں کو پسند ہے کہ آپ جیسے بریانی کھاتے بیٹھے ہیں نا تب بھی آپ دے سکتے ہیں تو میں بولوں گی آپ ابھی بھی یوز کر سکتے ہیں گھی کے لیے تبھی بھی کر سکتے ہیں مطلب ابھی آپ سوچیں گے کہ میں نے دیا ہے تو میں بعد میں یوز نہیں کروں گی تو چلے گا آپ تبھی بھی دے سکیں دے سک اس میں اور بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس میں گھی دیجیے گلاب جل اور جو ونیگر ہوتا ہے نا آپ وہ
ہاں ہاں
چل دیجے گلاب جل ایک پھر دو ایسی فھوٹی سی چمچ میں لے کے دے سکتے ہیں ایک دو بند اسی میں ٹیسٹ آنے لگتا ہے اور ونیگر کو آپ اچھے سے ایک ڈھکنا نکالیے جیسے نائنٹی ایم ایل ہوتا ہے نا نائنٹی ایم ایل دے دیجیے اس کے بعد دم دینے کے لیے آپ پہلے برتن کو ڈھک دیجیے اچھے سے جو بھی آپ کے پاس ڈھکنے کے لیے ہوگا اچھے سے جیسے اس میں دم مطلب ہوا نہ نکلے جیسے اس میں دم کی آنچ میں پو پکیے اس میں آپ ایک آئیڈیا فالو کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ کے گھر میں آٹا ہوگی تو آپ آٹے کو اچھے سے میس کر کے گوند لیجیے
ہاں پھر جیسے سوتی کا دوپٹہ ہو تو وہ بھی ڈال سکتے
سے میں بولوں گی دم دینے کے لیے نا جیسے بڑے بڑے دکان ہو یا پھر کچھ بھی ہو وہاں پہ بھی دم دینے کے لیے آپ دیکھیے گا یہی استعمال کیا جاتا ہے کہ کو اچھے سے گند لیجیے اس کے بعد اس برتن کے چاروں طرف لگا دیجے جیسے اس ہوا نہ نکلے اس کے بعد اس برتن کو آپ تیس منٹ کے لیے اس جو برتن میں آپ نے پانی بوائل کرنے کے لیے دیا تھا نا اس کے اوپر چپا لیجیے کیونکہ یہ چولہا ہے نا چولہے کے آنچ میں نا وہ جل جاتا ہے بدوار کیا ہوتا ہے ک جل جاتا ہے تو آپ پانی کے اوپر چپائیے گا نا جلنے کا ڈر رہے گا نا اور کچھ اسپین میں تیس منٹ کے پہلے ہی ہو سکتا ہے اپ کا سیج کے ریڈی ہو جائے جیسے آپ کا بریانی آپ چاہتے ہیں اگر جلدی پکانا تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ریسیپی اچھی بھی ہوتی ہے جیسے جلنے سے بھی بچائے گی اور جلدی بھی